ہلو ہاں بولیے اور بتائیے کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں چھت پہ ہے
کہیں جانا وانا ہےکا
ہاں جائیں گے پانچ بجے تک
اچھا
کتنا ٹائم ہو رہا ہے ہاں پانچ بجے تک جائیں گے
چورا
ہمم چھت پا بھی اچھا لگ رہا ہے دھوپ نہیں ہے
ادھر تو جنگل میں اتنا تو پڑ گیا نا
ہاں گاؤں میں گرتا ہے وہ پیڑ میرے چھت پر سے پہاڑ دکھتا ہے
یہاں موٹا موٹا وشال وشال پیڑ گرا ہا
ہمم دیکھیے گا آپ بھی بچ کرے گا نہیں تو ہوا سے اڑ جائیے گا ہلو ہلو ہلو آپ کا آواز نہیں آ رہا تھا
اب جا رہا آواز
ہمم
جی کھانا پیینا ہوگیا
ہوں کھانا پینا ہو گیا
کیا کھائیں کھانا میں
دیھکے دال چاول چیپس اچار جو آلو کا چپس ہوتا ہے نا وہی
ہاں اچھا لگتا ہے آلو کے چپس
ہوں
چالیسواں کب ہے محرم کا
چالیس دن بعد
وہ تو پتہ ہے تو چالیس دن تھوڑا محرم ہو ختم ہوئے کے پانچ دن ہو گئےنا پانچ دن کے د نؤ دن ہوں اپنا ائی گا گڑوا کا تو محرم بہت بہت دھوم دھام سے نکلتا ہے نا
ہاں
وہاں کے تاجیہ بڑے کلر کے ہے
نہیں پتا اتنا ہم تازیہ پر دھیان نہیں دیتے
تو آپ گئے تھے جو محرم کے دوسرا دن نکلتا ہے نا وہاں پہ سب کچھ
ہاں رہلا میں
رہلا میں
ہوں
توڑا سے کتنے
بیس کلو میٹر
اجی ہم کو جائے ابھی ابر چالیس واں محرم میں تاجیہ نکلے گا یہ نویرہ میں کس کہاں نکلتا ہے نیورے میں نہ
نہیں پتا نیورہ کہ ہم کو ہم اس سائڈ نہیں نا رہتے ہیں
ادھر کہاں تو نکلتا ہے جی بہت بہت مہنگا چالیس پچاس ہزار کا تازیہ کا تو بنتا ہے
کیسے تو بتا رہے گاؤں کا نام ہے
پے نہ ادھر سگ تو نیورا نیورا نیورا میں نکلتا ہے
ہوں نکلتا ہوگا
ایک سال میرا بھائی گیا تھا تو ہم کو دکھا رہا تھا مطلب ویڈیو کونگ میں تر تھا تو وائی پیلا کلر کے تھا گرین کلر کے تھا
ہوں
ہوں
ہم ڈسمبر میں گئے تھے اجمیر
ہوں ہاں شاید پتہ چلا تھا کہ آپ اجمیر گئ ہیں ڈسمبر میں
ہ اتنا کحاسہ تھا نا جس ٹائم
ہوں
کہ ایک گاڑی کھائی میں چلا گیا تھا ڈرئیور لے کر چلا گیا تھا
ہوں
آ ہم تھے میری امی تھی اور میری بھتیجی تھی ہم اتنا ڈر رہے تھے نا کہ ایسا نا ڈرائیور سو جائے چلے کھائی میں گاڑی بہت بھیانکر نہیں تھا کوہسا
ہوں
اور ہم پہلی بار اپنے آنکھ سے دیکھے تھے مور پی کوک رے
ہوں پتا ہے لیکن ہم کو ڈر نہیں لگتا ہے میرے اندر کسی چیز سے ڈر نام کی چیز ہی نہیں ہے
ہاں ہم کو تو ڈر لگا تھا ایسے نا کہ اجمیر جا رہے ہیں دھر ہی شہید نا ہو جائے اجمیر کے نام پر کیسے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے جی
سچ میں نہیں لگتا پہلے لگتا تھا اب نہیں لگتا تو میرے ساتھ ایک دن خالی جیسے ہم جیتے ہیں ناں جس طریقہ سے اس طریقے سے اگر خالی دیکھے گا تو آپ کو ڈر لگے گا
اور کیا بولا جاتا ہے اے جو ڈرائیور تھا ناں بار بار سو جارہا تھا ٹھیک
ہوں
تو پھر سب بولنے لگا ایک اور پتہ ہے ناں کہ ایک گاڑی جو بس تھا پلٹی ہوئی جس میں سے چھپن لوگ مرگیا تھا
ہوں
تو سب کو مطلب گاڑی والا اتر کے سب کو بولا کہ ڈرائیور کو سننے کے لیے بولو ناں تو سب ڈرائیور کے ہاتھ میں سب کا جان ہوتا ہے تو پھر ڈرائیور سوٹ ت پھر اس کے بعد صبح گڑ جانا تھا لکھنؤ گئے تھے وہاں پہ قلعہ ہے اتنا مست جگہ ہے ناں جی ہم کہاں بتائے پھر دوبارہ جانے کا من کر رہا ہے
لکھنؤ میں کون کہاں پہ
لکھنؤ میں وہ قلعہ کیسے تو نام ہے
اچھا ریل میں دیکھیں کہ ایک ایک گھومنے گئے تھے دو کپل اور کھائی سے دھکا دے دی
کہاں سے دھکا
اوپر سے دھکا دے دی تھی لڑکی گھومنے گیے تھے دو نہیں کہیں پہ کون سا تو قلعہ تھا
کا آپ پتہ قلعہ تک کا پہاڑ تھا
ہاں وہی صاحب قلعہ تھا کہ پہاڑ تھا کہ کاں تھا
نہیں پتا ہم کو
تو ریل میں نہیں دیکھیں
انسٹاگرام اتنا یوز نہیں کررہے ہیں
ہوں
اچھا جو لڑکی انکت کا تو نامو ہے امیت انکت کچھ اسی ٹائپ کے نہ کرکے نام ہے دھکا دے دی تھی
ہوں
ہاں دیکھے تو ہیں نہیں لکھنؤ میں قلعہ ہے اور قلعہ ٹائپ کہاں ہے بہت بہت دور میں ہے بہت دور میں ہے اتنا پیارا ہے ناں کہ کیا بتائیں اس اس کے اندر بھول بھلیا بھی ہے پچاس روپیہ مندر گھما اندر گھسی گئے لگنے لگا بھوت وت پکڑلیا ہوں بہت اچھا جگہ ہے جی اجمیر شریف تو میں گیا تھا اس میں تو بہت بھیڑ تھا مطلب اندر گھسے تھے ہم پر چپاک گھسے تھے بہت مشکل سے گھسے تھے بہت مشکل سے باہر بھی نکلے تھے
ہوں
ہوں
ہاں وہاں وہاں تو پورا سال ہی بھیڑ رہتا
نہ اندینا جائیے گا ناں جیسے کہ ابھی کوالی ہو کے ٹائم جائیے گا تو بھیڑ رہبے کرتا ہے دنت دن جائیے جیسے جب جس ٹائم کچھ نہ ہو تو خالی خالی ملتی تا ہے اجمیر شریف اچھا بھی لگتا ہے فوٹو وٹو سب کلک کروا سکتے ہیں بھیڑ میں جائیے گا تو کچھو نہیں دیکھ پائیے گا پھر تارا گڑھ پہاڑ ہے ناں
ہوں
وہاں پر بھی گئے تھے
اچھا
ہوں مسکان کے بولے کہ چلے گی مسکان تو بولی میرے گھر سے کوئی نہیں جانے دے گا
ہمیں نہیں جانے دیتے
کیا ہے ہم لوگ ہم تھے امی تھی اور میری چھوٹی بھتیجی کہے نہیں جانے دے تے
ہم کو نہیں اچھا لگتا ہے کہیں اکیلے جائے
تو نہیں اچھا لگتا تو پھر لے کے جائیےگا آپ
ہوں وہ تو ہم تیار رہتے ہیں کبھی بھی
ہاں تیار رہتے ہیں اچھا جگہ ہے
ہمم
ہوں گھومنے کے لیے یہ سٹی لکھنؤ ہو گیا دلی ہو گیا یہ سب بہت مست جگہ تاج محل نہیں تاج محل نہیں گئے تاج محل نہیں جا پائے گئے اسلیے ہے نا تو انینٹری بند ہو گیا تھا اسیے لگ رہا تھا کہ ہم منوس اس ٹائپ کا جتنے لوگ ہم لوگ گئے تھے آ
لگتا ہے ویسا ہی
ایسا لگا ہم کو کیونکہ ہم لوگ جیسے گئے ویسے اینٹری بند ہو گیا
ہم ہی منھوس تھے کے نہیں جاتا ہے
تاج محل جائیں گے انشاء اللہ ضرور
انشاء اللہ
ہوں اب دیکھیے کب جاتے ہیں اب مطلب بھائی لوگ کے ساتھ جائیں گے میرا بھائی کو جانا ہے
ہوں اور میرا بھائی کشی ٹائم پاؤں ٹوٹ گیا تھا ایک دن آٹو پلٹی کر گیا تھا
اب تو آٹو بند بھی ہو جا رہا ہے موبائلے سے
آٹو بند ہو جا رہا ہے
ہوں موبائل سے بیٹری والا
کئیسے
ایک ایپ سے کیسے تو بند کرتا ہے ریل میں دیکھے تھے ہم
ہوں آپ پتوری پتوری دماغ سب چلا رہا ہے آپ سمج ہی نہیں آ رہا آٹو کیسے موبائل سے بند ہو جائے گا
بلوٹوتھ کنیکٹ کر کے اس کا پاور آف کر دیتا
ہوں ہوگا کوئی ہیکر
ہاں
ہوں آپ کی امی آواز دے رہی تھی کا یہ ابھی
نہ
کون تھی
چھوٹی امی
چھوٹی امی ہوں آپ کے امی نا کھانا بناتی ہے
ہاں
تو آپ کی کوئی خالہ کی بیٹی نہیں ہے کا
ہیں
کون خالہ کے
دونوں خالہ کی
ہاں اچھا یہ کیا نام ہے ایک تو ہے نا کا نام اس کا جو شامپور میں رہتی ہے
خال دلہ
عالیا
ہاں
کم ایچ کے لگتی نہیں ہے نا کہ کمچ کی ہے
ہوں ویسا اس کا ہائٹ اور ویٹ ہو گیا ہے
بائی و کاتارا
ہاں
ایسا کیسے ایک ہی تو ٹھیک لگتا ہے مطلب میڈیم میں ہے
ہوں لیکن کیا کر سکتے ہیں سب کو اللہ جیسا شریر دیا
اللہ تعالی شریر ٹھیک دیے مانتے ہیں پر ہو سکتا ہے بیماری کے کارن سے بھی ہوتا ہے
ہاں
تھائرائڈ سے بھی باڈی پھولتا ہے
ہاں
دو طرح کے تھارائڈ پایا گیا ہے ایک ایک تھائرائڈ ہے پتلا ہونے والا
ہاں
اور ایک تھائرائڈ ہے جس سے آپ موٹے ہو جائیے گا
ہاں مطلب ہم لوگ میں پتلا ہونا والا تھاائیلینڈ ہے
نہیں بیماری الگ ہے وہ بیمار وہ لکڑی ہو جائیے گا کبھی موٹ تو ہوئیب نیک جیگا شریر میں طاقت لگے گا ہی نہیں اللہ نہ کرے کہ تھرڈو چھی توبہ استغفار ایسے بول رہے کہ دو تو نہیں ہم لوگ میں ایسے
ہاں
بغیر
آپ کی امی ہیں
نہیں امی تو ہاں ڈانٹیں گ
وہ تو آواز آپ کی چھٹی امی دے رہی نا
ہاں ہاں ہاں
ہمم کھانا وہی بنائی ہے کا چھوٹی امی
ہاں صرف ہم لوگ بیٹھ کے کھائیں گے
کیا
صرف ہم بیٹھ کے کھائیں گے
ہاں
ہاں
اس لائق چھوٹی امی ہیں تبھی نا بنا کے دے رہی ہے
ہمم
نہ تو تھوڑے آ کوئی امی بنا کے دے گے چھوٹی اپنی امی کے علاوہ تب
اس میرا ایگزام پتا ن کب سے ابھی ابھی رجسٹریشن ہونے والا ہے گ بھی نہیں کالج
جائیے رجسٹریشن کیجیے ایگزام دیجے اس بار تو اسکالر شپ بھی آئے گا
ابھی
آپ آپ لگ کو نہیں آئے گا تھرڈ ایئر میں
ہاں تھرڈ ایئر میں آتا ہے تو بھریں گے تب ن آئے گا
ہاں باری ہے اسکالرشپ لی
میں آ رہا ہے
ہم کو نہیں پتا مطلب بول رہے ہیں
پتا کریں گے بھرائے گا تو بھر دیں گے میرے پاس جاتیہ استانی سب ہے